ہلو
ہلو ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک اچھے سے
ہاں ٹھیک کھایا کھانا کھایا کھانا
ج جی جی میں نےا لیا آپ نےکھا لیا
ہاں میں نے کھا لیا
جی
کیسے کیسے چل رہی ہے زندگی ٹھیک ہے سب گھر میں
بس
اپ کی آواز تھوڑی سی کاٹ رہی ہے
ا
ہلو
آ رہے جی بولیے آپ
ہاں ہاں ہاں نیٹورک ایشو تو ش ہے
جی جی بالکل یہ نیٹورک ایشو تھا
ٹھیک کیسی چل رہی ہے زندگی
بس ٹھیک چل رہی ہے شکر اللہ کا
ٹھیک ہے اور سناؤ بس پڑھتے پڑھتے ہو
جی جی پڑھائی ہوتی رہتی ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اچھا تھا ب
ہاں آج آج کیا کر رہے ہو آج گھر میں بیٹھے ہو یا کچھ اور کر رہے ہو
آج گھر پہ ہی تھے بس تھوڑا ٹائم خود کو بھی دینا چاہیے انسان کو وہی دے رہی ہوں آج کل
ہاں ہاں وہ ضروری ہے خود ٹائم دینا چاہے خود کو خود کو دینا چاہے ٹائم اس سے خود کے جو خود کے جو مسئلات ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں
بالکل آپ یہ بات تو کافی صحیح ہے اسی لیے آج کچھ گھر پہ ہی کر رہی ہوں بیٹھ ہوں سوچ رہی ہوں اپنی زندگی کے بارے میں
ہاں زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے اچھے اچھے تھاٹس اپنے من میں لانا چاہیے اس سے زندگی بہتر ہو جاتی ہے
بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے
ہاں
اور آپ آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے
بہت بہت بہتر چل رہی ہے بس کالج جاتا ہوں اسے آتا ہوں بس یہی ابھی ابھی تو ایسا ہی چل رہا ہے ابھی زندگی تھوڑی سی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے یہ زندگی ایسی ہے ابھی ایسیے ہی چل رہی ہے اوپر نیچے بس جانا پڑتا ہے آنا
زندگی تو ایسی ہی ہوتی ہے کبھی مشکلات کا سامنا
ہاں کبھی مشکلات کا سامنا کبھی خوشی دیکھنی پڑتی ہے
بالکل یہی زندگی کا نام ہے
ہوں ہاں
بالکل
اور باقی سب ٹھیک ہے
جی جی باقی سب ٹھیک آپ بتائیں
بس
کچھ خاص
خاص کیا ہی بتائیں ہ
جیسی آپ کی مرضی
ہاں زندی ایسے میری مرضی میں
جی
ٹھیک ہے ابھی باہر بیٹھی ہو یا اندر ہی بیٹھی ہو
باہر نکلی میں ابھی کچھ دیر پہلے
موسم کیسا ہو رہا ہے موسم
موسم تو بہت گرمی ہے آج کل بہت زیادہ
صبح صبح تو بارش چل رہی تھی
ہاں ع ہاں لیکن اب تو اس ٹائم تو گرمی ہے یہ صبح شام میں تھوڑی سردی ہوتی ہے
ہاں صبح بارش تھی بہت زیادہ ہو رہی تھی ابھی ابھی تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے پہچان پتہ نہیں ہے موسم کا حال بھی کیسا ہو رہا ہے صبح بارش دن بھر دھوپ زیادہ گرمی شام کو پھر سے بارش موسم موسم تو کچھ الگ ہی حالچ ا اس کا الگ حال چل رہا ہے ہم اس یہ بھی ہماری وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے جو پیڑ اتنے چ کاٹے
بالکل میں آپ کو یہی بات بولنے والی تھی کہ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہی وہ موسم ایسا ہے
ہاں ہاں جو ہم نے جو
پیڑ ویڑ کاٹنا یا زیادہ گاڑیوں کا استعمال کرنا اور بھی باقی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ کیا کہتے ہیں اس کلائمیٹ کافی اثر ہوتا ہے اس پر
ہاں وہی تو ہو رہا ہے آج آج کل تو ہمارے جو ہم ہم فیس کر رہے ہیں جو پرابلمز ہم آج جو دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں وہ تو ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے جو ہم نے اتنے پیڑ کاٹے پولوشن کیا گاڑیوں کا زیادہ استعمال کیا جو جو بھی ہمارے آس پاس جو جو یہ پانی تھا اس کو خراب کیا اس کی وجہ سے ہمیں بھی ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا مگر ہمیں ہی نقصان ہو رہا ہے ہمیں کو اسی اس پھر جو جب ہم افیکٹ ہو رہے ہیں ہم ہماری جسم کو جو بیماری لگ رہی ہے متاثر ہو رہا ہے ہمارے ہمارا جسم تو پھر ہم کو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے ہم نے اس ہم نے اس ہم نے اس سماج کو کیا دیا ہے اور اس نے ہم نے ہمارے س اب کیا کیا ہے ہاں ہاں وہی بات یہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ اگر ہم اپنے ماحول کوھا اچھا رکھیں گے صاف رکھیں گے جو ہمارےر جو پانی ہے اس کو صاف ر رکھیں گے وہ ہمیں ہی پھر پھر پینا ہے ہماری باڈی کو ہی ضرورت ہے اس سے ہماری جسم تندرست رہے گا اگر اچھا جو ہمیں پانی مل رہا ہے وہ ہم اچھا رکھیں گے اس کو گندا نہیں کریں گے وہ وہی ہم وہ ہم پی رہے پھر اس سے ہمارا جسم ٹھیک ہو جائے گا جو میں
جو ہم ان کو ابھی خراب کر رہے ہیں تو وہ ہمیں خراب کر رہے ہیں پھر
بالکل یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے اور جو ہم یہاں سے اپنے ماحول کو دیں گے وہ ہمیں واپس وہی سے وہ سب دے گا جو ہم نے دیا ہوگا ہم خراب کریں گے وہ ہماری خرابی ہے ہم ٹھیک رکھیں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے
بہتر ہے اں صحیح بات ہے آج جو اتنی گرمی اور ہو رہی ہے یہ بھی یہ بھی اسی کا وجہ اس کی وجہ سے ہے جو ہم نے پیڑ اپ نے جو کاٹے ہیں ابھی بھی ہم ا پیٹ کا کاٹنے لگے لگ رہے کنٹینوسلی ہم پیڑ کو کاٹتے ہیں اور جو ل لگانے ہیں اور اور پیڑ جو لگانے ہیں وہ ہم نہیں لگاتے ہیں
بالکل جب لگانے کی باری آتی ہے تب لیکن کاٹنے کی لیکن جب کاٹنے کی باری ہوتی ہے تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں
آگے ہوتے ہیں ہاں کاٹنے کے کاٹنے کے وقت ہم سب سے آگے اور جب لگا ہے ہم اسے سب سے بیچ اچھے ہوتے ہیں ہاں وہی بات ص آپ کی بات صحیح ہے
بالکل جی جی
ہ اس کے لیے ہمیں بھی ج ہم اسٹوڈینٹس ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کہ لوگوں کو اویئر کرے لوگوں کو بتائے ان کے بارے میں کہ اگر آپ ایسا کریں گے ویسا کریں گے تو ہمارا ہی نقصان یہی کسی اور کا نقصان ہے ہے کیونکہ ہم ہم اسی سماج میں رہتے ہیں اسی سوسائٹی معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں ہی پرابلم ہوگی ہماری جو ہمارا ہی صحت ہوگا وہ ہاں خراب ہوگا یہ ہمیں جو ہم اسٹوڈ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں دوسروں تک ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں تک یہ یہ انفارمیشن یہ
بالکل اور جب تک ہم خود میں بالکل اور جب تک ہم خود میں بدلاؤ نہ لائے تب تک ہم سوسائٹی میں بدلاؤ نہیں لا سکتے اور اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہم خود میں کچھ بدلاؤ لائے کچھ چینج لائے تبھی جا کے ہم یہی امید کریں گے کہ باقی ک سوسائٹی میں
ہاںاں پہلے ہم خود کو بدلے اپنے گھر کو بدلے پھر ہم امید رکھیں گے کہ سوسائٹی سدھرر جائے گی وہ بدل جائے گی ہمارے کہنے سے کیونکہ اگر ہم خود مطلب اس میں انوالو ہو جائیں گے خود کاٹیں گے پیٹ تو کسی اور کو بولیں گے وہ بولے گا وہاں سے کہ آپ خود کاٹ رہے ہو مجھے کیوں بول رہے ہو جب ہم خود اس پہ خود روک لگائیں گے پرہیز کریں گے تو دوسرے بھی مان جائے گی جب یہ کر رہا ہے نہیں کچھ نہ کچھ بات ہے تو یہی بات ہے کہ ہم پہلے خود ا خود سدھر جائیں گے پھر دوسروں کو بولیں گے اس کے بارے میں کہ ایسا ہے کہ پیڑ مت کاٹو کاٹو یا جو ہمارے سامنے جو واٹر باڈیز ہے ان کو خراب مت کرو کیونکہ ہمیں بینا ہے ہم ہمارے جسم کو جاتا ہے یہ کسی اور کے جسم کو نہیں جاتا ہے ہمارا جسم ہی اس کے ساتھ اس کے ساتھ افیکٹ ہوگا خراب ہوگا تو یہی اس کے لیے ہمیں پریپیئر رہنا ہے تیاری کا نہیں ہیں اس کے لیے اور لوگوں کو کو بتانا ہے پہلے خود پہ اپلائی کرنا ہے خود پہ یہ ظاہر کرنا ہے پھر دوسروں پہ
بالکل بالکل آپ کی بات کافی درست ہے
اور
آپ سے ہمیں کافی انفارمیشن ملی شکریہ آپ کا اور آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا مجھے
کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ آپ کی جو نالج ہو ہمیں ملی اس کے لیے آپ کے شکریہ آپ نے ہم اپنے جو اپنے پاس جو نالج تھی وہ ہمار ہمارے ساتھ اس اس کے بارے میں بولا ہمیں ہمیں ہم سے گفتگو کی
جی جی بالکل
ہاں
تو امید ہے کہ آپ سے پھر سے بات ہوگی ان شاء اللہ
انشاء اللہ انشا اللہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے اوکے